اچھا ہاں بولیے آواز
آ رہی ہے بتائیے اور کیا حال ہے آپ کے
اور سب ٹھیک ہے
اچھا جی
جی
اچھا جی آپ کچھ ریسیپی بتائیے کچھ کھانے کے اوپر جو ہمیں بنانے میں اچھا لگے
اچھا
جی جی
پالک دال آپ بناائے ہو
نہیں نہیں پالک دال میں نے ابھی تک نہیں بنائی ہے اگر آپ
آپ کے مطلب کیاپ کو مطلب کون سی سبزی زیادہ کھاتے تو وہ
ا میں زیادہ تر ہم دیکھ کو زیادہ تو ابھی بھنڈی کی سبزی کھا رہے ہیں اور آلو کی سبزی بھی ھا رہے ہیں اور
آلو کی سبزی میں مطلب کہ اب کس طریقے سے بناتے ہو
اچھا اچھا
اس میں کئی طریقے سے ہوتے ہیں نا جیسے ایک سمپل طریقے ہوتا ہے ایک مطلب کہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے کے لیے
نہیں نہیں ہم بہت جیسے سمپل طریقہ ہے اس کا استعمال کرتے ہیں
جی جی
ہوں تو آپ جاننا چاہو گے
ہاں
تو دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے کہ جتنے اکارڈنگ لوگ ہیں اس حساب سے آلو گاٹ لی ہیں جیسے کہ کہ دو ہے تین ہے اس اکڈنگ جس کے اکارڈنگ مطلب پانچ س ا اس اکارڈنگ ہم آلو کو کیا کرتے ہیں پہلے چھیل لیتے ہیں جیسے دو لینے پانچ لینے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ کھانے والے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم آلو کو پہلے چھیلتے ہیں ٹھیک ہے
جی
چھیلنے کے بعد میں پھر ان کو کاٹتے ہیں ٹھیک ہے پھر کاٹنے کے بعد ان کو دھوتے ہیں دھونے کے بعد میں ان کو رکھ دیتے ہیں گ اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں اس کے بعد میں جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سمپلی مطلب کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پیاز ہے پیاز کو کاٹ ہیں
پیاز کتنا ڈال تو جیسے مطلب کہ آدھا کے جی ہے ٹھیک ہے آلو مطلب کہ آدھا کے جی ہے تو اس میں پیاز آپ کتنا ڈال دو
اگر جیسے کہ ہم نے آدھا کے جی آلو کاٹا ہے
ہاں
تو اس میں کم سے کم ہم چاہیں گے کہ ہم سو سے ڈیڑھ سو گرام اس میں ہم پیاز گےرے
جی
تو جیسے کہ ہم نے پیاز کاٹا ٹھیک ہے پہلے پیاز کو کو کاٹا اوپر سے پہلے اس کا جو ا اپر کا ہوتا ہے اس کو چھیلا ٹھیک ہے چھیلنے کے بعد میں پھر اس کو دھویا ٹھیک ہے پانی سے دھویا چھیلنے کے بعد میں سب کو پھر اس کو باریکی سے ہم نے کاٹ لیا ٹھیک ہے کاٹنے کے بعد میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو مرج جیسے جس کے آک اکارڈنگ میں نے آپ کو بتایا جتنے لو ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہم مرچ بھی کااٹ لیتے ہیں تھوڑی بہت
ہاں مطلب ساری چیزیں آپ کاٹ لیتے ہو جیسے ٹماٹر بھی بھی اور مرچ یہ یہ سب کاٹ لی تو
ٹھیک ہے ہاں جیسے ہم نے ٹاٹر وغیرہ کاٹ لییاچ ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں ہم کیا کرتے ہیں جیسے کہ ریفر کرتا ہے کہ لوگ زیادہ تر کڑھیا میں بنایا یا پھر ہم زیاد تر کوکر میں بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم کوک کر کیونکہ اگر اشوک سبزی ہوگی تو ہم کوکر میں مطلب کٹھیا میں بائیں گے اگر ہم جیسے پانی کی جو سبزی بناتے ہیں اس میں ہم زیادہ تر کوکر سے ریفر کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو ہم کیا کریں گے پہلے میں کیا کرتا ہوں ہوکر دو لیا دھونے کے بد اس کو چڑا دیتے چڑھانے کے بعد میں اس میں تیل ڈالتا ہوں ٹھیک ہے ایک چمچ دو چمچ جو بڑا چمچ ہوتا ہے نا اس ٹھیک ہے وہ ڈال دیتا ہوں ایک چمچ ٹھیک ہے ڈالنے کے بع میں پھر میں کیا کرتا ہوں ہ اپنا جو جیرا ہوتا ہے اس کو ل ہوں اور اس کو وہاں پہ ڈال دیتے ہوں ڈالنے کے بعد میں میں کیا کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں ڈالنے کے بعد اس کو کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھے سے تیل کو مطلب تیل کو پہلے گرم کرتا ہوں
آپ مطلب کہ تیل جو یوز کرتے ہو تو کون سا تیل یوز کرتے ہو
ہم سرسوں کا تیل یوز کرتے ہیں ہماری جتنی بھی سبزیاں بنتی ہیں وہ سرسوں کے تیل میں بنتی ہے باقی جیسے کہ ہاں سبزیاں وغیرہ ہم سرسوں کے تیل میں ہی بناتے
ہاں اس میں یہ بنانا چاہیے کہ وہی صحیح ہوتا ہے
ہاں بالکل بالکل ہمارے ادھر تو رجستھان میں ہم سرسو بوتے بھی ہیں تو ہم بالکل جو سرسو بوتے ہیں اسی کا تیل نکلوا کے اسی کو ہم بنانے کی لیے پریفر کرتے ہیں نا باہر سے اتنا نہیں خرید ٹھیک ہے تو جیسے کہ جیسے کہ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پھر وہ کر لیتے ہیں تیل لے لیتے ہیں اور اس میں جیرا ڈال دیتے ہیں جیرا ڈالنے کے کے بعد میں ہم کیا کرتے ہیں سمپلی اس میں وہ تے ہیں پیاز ڈالتے ہیں نہیں نہیں میں پیاز نہیں ڈالتا سوری پھر میں آلو ڈال دیتا ہوں اس میں ڈائریکٹ ٹھیک ہے جیسے وہ ہے اس میں ڈائریکٹ میں نے آلو ڈال دیا یا آلو کو بھونتا ہوں ٹھیک ہے تو تھوی بہت دیر اس کو بھونتا ہوںٹیک ہے جب وہ تھوڑا بہت بھن جاتا ہے اس کے بعد میں ڈالتا ہوں پیاز ٹھیک ہے پھر پیاز کو میں کیا کرتا ہوں جب وہ پیاز ایسا ہوتا ہے نا مطلب
برون ہو جاتا ہے تو پھر اس میں مطلب
ٹھیک ہے مطلب ہاں بالکل ایسا براؤن ٹائپ ہو جاتا ہے اس کے بد میں میں کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا مطلب جب سے اس کو اس کو تھوڑا برتن سے ہلاتا ہوں پورے پیاز کو اور اس کو آلو کو پورا طریقے سے مکس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں میں کرتا ہوں اس میں جو بھی ہمارے پاس میں مسالے ہیں جسے کہ نمک ہے میز ہے ہلدی ہے
اس میں ایک چیز آپ اور کر سکتے ہو جیسے مطلب کہ آپ نے آلو ڈالا اس میں ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد کیا کرو ہلکا لہسن لہسن پسا ہوا جو رہتا ہے پیسٹ وہ ڈال دو پھر اس کے بع اس سالو کو مطلب کہ اچھے سے بھونو جب تک مطلب م لہسن کا مہک نہ چلا جائے ٹھیک ہے لہسن کا مہک چلا جا ہے اس میں اچھ اچھی اسمیل آنے لگتی ہے اس کے بعد مطلب کہ سارے مسالے ڈالو اور پھر ٹماٹر وغیرہ ساری چیز اس میں ڈالو پھر دیکھو سبزی کیسی بنتی ہے
جیسے کہ دیکھو ابھی ہم کیا ہے لہسن نہیں ڈالتے میں مطلب ہمارا جو میرے ساتھ رہتا ہے وہ لہسن نہیں کھاتا ہے تو اس لیے ہم لہسن کا اپیوگ نہیں کرتے پینچ
لہسن تو کھانا چاہیے لہسن تو مطلب کہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے
بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل لیکن ان کو کیا ہے تھوڑا ہاں بالکل بالکل ان کو لسن پسند بٹ مجھے بہت پسند ہے لہسن کی چٹنی وغیرہ کھانا باقی کی لسن کی آ سبزی وغیرہ کھانا ٹھیک ہے ج کی سبزی بنتی ہے تو اس میں تو لس بھی اگر لہسن کو ڈالیں گے تو بھائی وہ سبزی تو پھر کافی
اور یہی مطلب کہ دال بھی بناتے اس میں بھی تڑکا لگاؤ تو لہسن کا تڑکا اگر مطلب کہ لگاتے ہو تو اس سے اور زیادہ ٹیسٹ بڑھ جاتا میں تو اگر کسی سبزی میں اگر لہسن نہ رکھوں تو مجھے تو کچھ مطلب یہ سبزی کا ٹیسٹ ہی نہیں لگتا رہتا ہے ایسا لگتا ہے میں کچھ بھول رہی ہوں بھول رہی ہوں پھر بعد میں جب بن جاتے تب یاد آتا ہے
بالکل بالکل لیکن کیا ہے کہ ابھی تھوڑا سا یہ ہے تو میں نہیں ڈالتا ہوں ابھی تو لیکن جیسے کہ اس کے بعد میں پھر میں کیا کرتا ہوں جیسے کہ میں نے وہ جیسے کہ وہ ڈال لیا میں نے آلو ڈال لیے پیاز ڈال لیا ٹھیک ہے ڈالنے کے کے بع میں پھر ان کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو پوری طریقے سے بھون لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو مسالے وغیرہ ہوتے ہیں نا جیس جیسے کہ اپنا یہ ہو گیا مرچ ہو گیا رنک ہو گیا ہلدی ہو گیا ٹھیک ہے تو ان کو میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے ہو پھر میں تینوں کو اچھے سے بھون ہوں مطلب ان کو مسالے وغیرہ کو ان کو اچھے سے ان کو وہاں پہ اس میں سملت کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو برتن سے لے کے اچھے سے ان کو سملت کر دیتا ہوں چمچے سے لے کے پورا اچھا بڑھیا طریقے سے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے چب تک کہ وہ اچھے سے بھون نہ جائے ج ٹھیک ہے پھر جیسے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ چپکنے والے ہیں تھوڑے تھوڑے سے آلو اور پیاز ہے مطلب تھوڑا سا اس میں آنے لگ جاتی ہے نا
ہاں ہاں ہاں جب تک مطلب اس میں تیل آد نہ جائے اوپر تو ہو تب تک بھونتے رہو
میں کیا کرتا ہوں جیسے کہ جب پیاز ڈالتا ہوں نا تو اسی کے سھ میں مرچ بھی ڈال دیتا ہوں تو اس سمے کیا ہوتا ہے کہ مرچ تھوڑی سی اسمیل آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے نا اس کے بعد میں میں کیا کرتا تا ہوں میں ڈالتا ہوں پھر ٹماٹر لاسٹ میں سمجھ میں آ پھر میں ٹماٹر ڈالتا ہوں پھر اس ٹماٹر کو میں برتن سے سے اچھے سے گھماتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا دیر ڈل کے بد پھر اور گھماتا ہوں پھر اور گھماتا ہوں جب تک میں اس کو گھماتا ہوں جب تک اس ٹماٹر کا پیسٹ
سٹ ن پن ج ہے ہاں آپ اتنا محنت کرنے سے اچھا ہے مطلب کتنا محنت کرنے سے اچھا ہے اس میں آپ اس کو ٹماٹر جب ڈالو کٹ کر کے تو اس میں نا ڈھک دو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے سب سے اچھا آسان طریقہ رہتا ہے اتنا مطلب اکنے سے اچھا ہے تھوڑی دیر کے لیے ڈھکو تو وہ خود گل جاتا ہے اس میں پورا گریوی بن جائے گا
لیکن میں آپ کو بتا دوں میں جیسے کہ اس کو تھوڑا سا ایسے پہلے ہی مسالے ڈال دیتا ہوں نا میں نمک ومک سب ڈال دیتا ہوں میں بد میں نہیں ڈالتا ٹھیک ہے تو وہ مسالے پہلے ہی ڈل جاتے ہیں اسی لیے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے اس کو تھوڑا سا کرنے کے لیے مجھے وہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے ہے اس کو تھوڑا سا جو آپ نے وہ لیا تھا نا ٹماٹر لیا تھا تو اس ٹماٹر کو تو میں کیا کرتا ہوںوا سا گھماتا ہوں جب تک کہ اس کا پیش نہ بن جائے ہے نا جب تک کہ وہ بالکل ایسے ہو جائے کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے اور چلے گا کیوں چلےا کیونک اس میں ٹاٹر میں پانی ہوتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آلو کیا ہو گیا تھا آلو اور پیاز چپکنے لائق ہو گئے تھے نا اس کے ہاں چپکنے لگتے تھوڑا تھوڑا سا تو اس سمے میں نے اگر ٹماٹر ڈال دیا تو ٹماٹر میں پانی ہوتا ہے تو اس پانی سے کیا ہوگا وہ چپ کہے گا نہیں ٹھیک ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اور رن کر سکتا ہے سمجھ میں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ چلاؤں گا چلاؤںا چلاؤں گا اس کو کو ٹھیک ہے تو چلانے کے بعد میں کیا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں پہ جیسے وہ سبزی بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں آخر م آ کے اس کو جو پیسٹ سے بنائےا تو میں اس میں پانی ڈال دوں دوں گا پھر پانی ڈالنے کے بعد میں نا وہ مطلب کہ اس کی تروروری بن جائے گی مطلب لال لال کلر کی اچھی سی تروری آ جائے گی پھر اس کے بعد میں اس کو کو ڈھک دیتا ہوں مطلب اس سے جو کوکر ہے اس کے کوکر کے ڈک سےٹھک دیا ڈھکنے کے بعد اس میں دو سیٹی دے دیا دینے کے بعد میں اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جب اسے ہاں ریڈ ہو جاتا ہے کچھ ٹائم کے بع جب اس کی سیٹی نکل جاتی ہے اس کے بع پھر میں اس کو اٹھ اٹھاتا ہوں اٹھانے کے بعد میں سبزی بن جو اس کو اور میں جیسے کہ آلو کی سبزی جو پانی کی ہوتی ہے اس کو میں ویسے نہیں کا تھا اس میں کیا ہے کہ میں روٹی ڈال دیتا ہوں مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر کے روٹی ڈال ہیں اور اس میں جب اچھا اچھے سے وہ رم جاتی ہے نا روٹی اس میں اچھے سے پانی رم جاتا ہے اس میں اچھے سے وہ رمضات ساو آلو پیاز وغیرہ ہاں پھر اس کو کھانے میں مجھے بہت آ
چلے اچھی بات ہے آپ کی ریسیپی مطلب سن کہ ہی ٹیسٹی مطلب کہ لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور انشاء اللہ میں ضرور ٹرائی کروں گی ٹھیک ہے پھر
اوکے اوکے
اکا نہیں